ہلو ہیلو ہیلو بھابھی جی گھر پہ ہیں ہلو ہلو ہیلو ہیلو
السلام علیکم اللام علیکم
ہیلو ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہ آپ ٹھیک ہے اھے سے وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے آ سر رپی س ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ غھر پہ سب کیسے ہیں
ہوں
وہ سب تھی
سب ٹھیک آپ بتاؤ آپ کیسی ہیں خی اورپ کی بیٹی کیسی ہے اچ خاںا ت بھی کون خاابہ کی چے میں نے بولا آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے
آپ ٹھیک ہو آپ شاید سے آج بزی ہو بہت اچھا ٹھیک ہاں ہ اپ ٹھیک ہے وہ ہ اور بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو شعر و شاعری چھوڑ دی یا کر رہی ہوں
نہیں کر رہی ہو تھوڑا تھوڑا س تا
اچھا تو ہمیں بھی کچھ سنا دو
تو کیا آپ سنیں گے؟
اقبال کی سے ساتھ سز علاا اقبال کےس سن د الام محمد اقبال کے ن
پہلے تو بوللا دی یادتا ہے پہلے
آلام محمد اقبول
اما میرا علامہ اقبال ہے
وہ نہ لو مج
سرس عید
اچھا غالب کے سنا دیجیے
عرض کیا ہے
ہوں ہاں ارشاد ارشاد ارشاد ارشاد
پر پڑ کےے گیا پتھر
کشتی میں ڈوبا پانی کم گا اشار اشار
لک لکھ کیا گیا چور
واہ واہ
جس پڑھنے سے ضائ ملے وہ پڑھنا ہے اور
واہ واہ واہ تو ملا زفرمائیے علامہ اقبال کا شیر ہے خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا اتنی وہ تو تری رضا کیا
تو عرض کیا ہے
درشاان
تو اور
ہاں عرشت عرشیات فرمئی
س موسی جاؤ گ غالب کابہ مگر شرمتج قوط نہیں
و واہ واہ واہ واہ واہ واہ وا پتر کی کی سر نم تو جے ہم محبت کا خدا م
اچھا
چہرہ تیرہ دن میر لیے
اچھا
ت رہے انگاروں پر ہاں اتنے آئیت
تو عرض کیا ہے
ارجاد ارشاد
ٹھوکر لگی تو تب جانا
ج
تھوکا لگی تو تب جانا پت کیا
تو نے کسے ٹھکرایا تھا شیشہ نہیں شما نہیں سا گگر سا اک دل ڈایا تھا
چہرہ تیرا دل میں لیے چلتے رہے انگاروں پہ چہہرہ تیرا دل میں لی چلتے رہے انگاروں پہ پت ہیلو
ہاں ہاں ہاں بتائییں بتائےیں
تیرا تیرا دل میں لیے چلتے رہے انگاروں پہ
تو ہو کہیں ہم ہو کہیں ساگر سے ایک دل ٹھکرایا
یہش بول رہی ہو
ہ
تو ہوں کہیں سج دے کہ ہم نے تیرے رخساروں پہ
تو سانسیں ہیں پرواز ہے کام کی تیرہ سار سامانے آسمان اور بھی ہے نہیں تیرے نہش میں کثر کچھ آپ نے
بلز فرمائیے ارض کیا ہے
ارساد ارساد
سمام یہ اصاد ن اشاد
اوکے ارشاد
دلے نادان تجھے ہوا کیا ہے
ہوں
آخر اس درد کی دوعا کیا ہے
یہ کیا تھاا
یہ داو تھا دھونڈو
اچھا تو اسے عرض فرمایا ہے
ملائزہ فرما ہاں جی
تو م ل ازا فرمایا ہے
ارساد ارساد
ہے ان سے مل کہ دل کیا ہے ان سے مل دماغ کہتا ہے کہ کال کے بعد میںل
بہ واہ بہ وا بہ واہ
کہ تیری یاد میں ہم ایس اس سکھ کہ کانٹا ہو گئے غالب تو غالب کہاں تھا
تو ارض کیا ہے
ہاں جی فرما اتاد ساد
ہمیں تو لوٹا اپنوں نے گیروں میں کہاں دب تھا
بولا ہ میں تو اپنوں ن لوٹا گیروں میں کہاں دم تھا جہاں میری کشتی ڈوبی وہاں پانی کام
ہمیں تو ڈاکٹروں نے لوٹا کمپاڈروں میں کہاں دم تھا ہمیں تو ڈاکاکٹروں نے لوٹا کتا کمپوٹروں میں کہاں دم تھا
میری وہاں کشتی ڈوبی جہاں انجیکشن سو روپے کلو تھا تو ارشاد فرمائ ملازہ فرماتے ہیں مسجد تو بنا د ت شب بار میں ایمان کی حسرت والوں نے من اپنا پرانا پپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکے کبھی ا حقیقت ا منتظر نظر ا لباس ا مجن میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے رہے ہیں میرریے جز جوان نظاروں میں
کیا ہے اس سودگی پہ کیوں نہ مر ج جے خدا
ہاں
لگتے ہیں اور ہاتھ تو میں تلوار بھی نہیں
تو ملزہ فرماتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا یوں تو سعید بھی ہو
تورض فرمارض عرض کیا ہے
ابگان بھی ہو تم سب سب ہی کچھ ہو بت تو کہ مسلمان بھی ہو دو چین و ارباز ہمارے ہندوستان ہمارے مسلمان ہیں ہم وطن ہیں سارے جہاں ہمارا ہندوستان ہم اور
کی
فرمائی ارساد ارساد ارشاد ارشاد ارشاد ارشاد ارشاد
ہم آخری سانس تک یار تیرے
دل پہ سارے اختیار تیرے تم آؤ تو نیند نہیں آتی
اور نیند آئی تو سارے خواب
تو عرض فرمایا ہے تو لاسٹ کی دو لائن ہے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ٹائم جا رہا ہے ہمارا عقل ہے تیری اس پر عشق ہے تیرا
شمشیر شمشیر واه واه
میری درواش
جگہ تری ٹنڈے ا
تو جاتے جاتے ایک شاعر شعر کیا ہے
ہ
اچھا تو ہم چلتے ہیں
پھر تب ملو گے
جب کار آ پہ تو ملو گے
اوکے تو ٹاٹا ہے
تو